ہم علیکم حضرتر
ممئے ہم رحمد اللہ پار کا تو جی آپ کیسے ہیں
جی آپس ہ
ج جی الگ شگر معاف کری گ میں پانی پی رہا تھا
جی جی ب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
خیریت سے ہے آپ خیریت سے ہیں اور اللہ کا رحم و کرم ہے ماشاء اللہ سے خیریت ہیں
سب پش ہیں گھر پہ سب بڑھیا بس تھوڑا سا پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے اللہ ششوطا کرے مجھے جی تھوڑا پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے درد ہووری ال مجھے سفات تھا سر
اللہ شفات اللہ شفات آپ کو
اللہ شفاد ہے اللہ شفاد جی اور بتائییں کچھ تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا رہنے والا ہے
ہ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیونگ منی وس منی مطلب پیسے بچانا اور پیسے خرچ کرنا دونوں میں سے کون سا اچھا ہے آپ کا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کے خیالات کیسے ہیں پہلے آپ اپنی بات رکھیے بع میں ب بعات رکھوں گا
جی پیسے خرچ کرنا بھی ضروری ہے اور پیسے پیسے بچانا بھی ضروری ہے دونوں ہی بہت اہم حصہ ہیں کیونکہ پیسے بچانے سے آپ کے برے وقت پر آپ کے کام آ سکتے ہیں اور پ خرچ کرنے سے آپ پیسے خرچ کرنے سے اللہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندا تھا کہ یہ میں نے اس کو دیا تو وہ مطلب میں اس کو پیسے ہر پیسے خرچ بھی کریں تو ایسی جگہ پہ کرے جس سے اللہ خوش ہو آپ سے اچھا ان کو بھی پہن ہے جیسے آپ پہنے وسے ان کو بھی پہنیں آپ کسی کے بیچ میں بھی ایک ذرا ذرہ سا بھی فرق مت کرے کہ میں میں بڑا ہوں میں کماتا ہوں اس کا مطلب میں اچھا پہناؤں ایسا نہیں
جی بالکل صحیح فرمایں آپ نہیں کہ پیسے خرچ کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے ابھی قرآن میں ایک ایسی مرتبہ کہا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو اور آپ جیسے خرچ کریں اپنے اوپر اپنے والدین کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر اور اگر صاحب ایسی ہےت نہیں تو س رات نکالے ہیں ساات سال میں ایک بار نکالی جاتی ہے اور آج زکوات ایسی ہوتی ہے اگر آپ ایک ہزار روپئے کما رہے ہیں تو پچیس روپے آپ کو زکا د آپ کے اوپر اور اگر آب یت ہیں تو اگر آپ کے پاس ہماری سے ایک لاکھ روپئے تو اس میں سے ڈھائی ہزار روپئے جو ہے وہ غریب کوینا پڑے گاپ مطلباب ضرورت مینا پڑ گ تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کھانا ہے نا تلاش کہ کوئی آپ کے بھائی ماموں چاچا ضرورت مند تو نہیں ہے پریشان ہے تو انہیں کو زکات مطلب سگے ن کہیں گ میں مقات دے رہا ہوں انی کہنے کہ یہ میری طرف سے ہے کچھ مدد کیا رکھو آپ اور آپ مطلب اس سے آپ کی تھوڑی ہیلپ ہوگی اور کیا کہتے ہیں مطلب بہت زیادہ پیسے اڑانے ب چاہیے فکول خرچ بھی نہیں کرنے جے کہ ضرورت نہیں ہے رب بھی ہم لوگ پیسے اڑا رہے ہیں پیسے کو برباد کر رہے ہیں زول کھنسیی بھی نہیں ہے اور جو سکی انسان ہوتا ہے اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے جنت غریب ہوتا ہے لوگوں ریب ہوتا ہے اور جوی نان ہوتا ہے وہ چاہے الٹا ہو کے بر کرے اللہ کو محبوب نہیں ہے سکین سے انسان اللہ کو بہت محبوب ہے اور جو کنجوز انسان ہے وہ جو نم کے قریب ہے اللہ سے دور ہے اور اللہ سے دور ہے جو ہنم کے قریب ہے اور لوگ سے بھی دور ہے اور میں آپ کو ایک واقع کیا سناؤ موسا علیہ السلام کے دور میں موسا علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ ایک کوئی مطلب وہ تھا کافر تو اس میں کیا کہتے ہیں مطلب سب کو سایا تھا کوفر کرنے کے لیے ایسے ہی کچھ تھا تو جب انوں کو پکڑا گیا تو اللہ نے کہا سب کو کطل کر دووں تو سب کو قتل کر رہے تھے قتل کر دیا آخری میں جب اس کی باری آئی تو اللہ نے باقی اللہ بوولے نے کہا موسا اس کو چھوڑ دو تو موسا علیہ السلام نے کہا ج ال کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے تو اللہ تعالی نے کہا یہ سکی ہے سکی کو سی کو قتل کیا جائے یہ مجھے پسند نہیں اس کو چھوڑ دو اپنی موت مرنے دو اس کو وہ تھا کافر لیکن وہ سکی تھا تو اللہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اللہ کو کو پسند تھا وہ بہت اللہ بہت محبت کرتا اس سے
نے اتنی اچھی بات بتائی ان کو اچھا لگا سن کر اور ہم کو بھی علم بہت اچھی خاصی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی علم دی اور بتایا کہ کیسے کیا ہوتا ہے سکی کو کیس ج سے اللہ ال سکی انسان اللہ مب کے اللہ کو اتنے پسند ہے اور سکی بننا بھی جی اللہ ہم سب کو خرچ کرنے کی ہدایت دے اور جو فضول خرچی اس سے بھی بچائے فضول خرچی کرے باقی سکی بنے پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے ماشاء اللہ
پیسے بچ جانے بھی چاہیے کیونکہ وہ مصیبت پر وہی کام آتے ہیں اور اللہ کو کبھی دوسرے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نتاا کرے
جی بالکل صحیح فرما ہے اللہش اپنا متر ر توارے اور جیسے آپ کو میں ایک رائے مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ جیسے کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ ادھاری ہی باقی ہیں ابھی پریشان ہیں آپ آپ نے کیا کہتے ہیں اپنے ایک دوست کا پیسہ بھی مار اس کو دینے کے لیے تو اگر آپ ادھاری لیتے ہی نا تو آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ کیا کہتے ہیں بنا اتاری کے اگر آپ مطلب پہلی بات تو ادار پہ آپ کو فون لنے نہیں نہیں تھا اگر آپ نہ فون لیتے نہ ڈسپلے توٹتی نا ڈسپلے توٹتی نپ سب سے پیسے لیتے ن آپ سب سے پیسے لیتے ہیںا آپ کو سب کو لیے دینے کے لیےڑتا بالکل آپ فری لئے تھ تھے سے میرا ایک دوست کہا کرتا تھا ساب ادھار کی لت بہت بری ہوتی ہے اور دیکھیے آپ ادار میں پھنسے ہوئے ہیں کبھی بھی کسی لڑائی ہوتی ہے آپ کی مان لیجیے ہمارے ایک دوست ہے م لگاتے ہیں ان سے کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ لالا پیس واپس لا جسی لڑائی ہوئی پیسے پہ سب لوگ آگے تو جب آپ کسی کے احسان والے من میں رکے ہی نہیں رہیں گے تو وہ ہاتھ سے مانگے گا ہی نہیں اس کے لیے ادہار کیرد بہت بری ہے اور آئ آپ نیت کریں گے کبھی میں کسی سے اتار نہیں لوں گا
جی انشاء اللہ میں کبھی کسی سے ادار نہیں لوں گا جی جی بولےیں
ان شاء اللہ ہم دونوں مل کے آپ کا پورا تدھار کتتا کریں گے انشاء اللہ اللہ
انشاء اللہ انشاء اللہ
فکر نہ کریں ٹھیک ہے
جی جی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری اتنی ہیلپ کری اور میرے ادھار میں آپ نے
کیا ویسے کیا کتنے ہیں مطلبجھے بول بتا دیجیے گا آپ ٹھیک ہے پوچھ لیجے گا میں آپ کو جیسا ہوگا ب بتاؤںاپ اس سے پوچھیے گا اسی حساب سے آپے بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے
جی بالکل آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے میری ہیلپ مدد کری جی جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے میری اتنی ہیلپ کری اور آپ نے مجھے سپورٹ کیا اتنا ہی میرے لیے کافی کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ عام فدمی مل کر دونوں مطلب ح تمہارا کردہ ادا کروائیں گے آپ کا بہت بہت ش شکریہ آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور ہیلپ کی میری آپ کا بہت بہت شکریہ
جی جی یہ تو میرا فرض تھا ایک بچپن کے دوست کیانات بھلے ہی میں آپ خ جتنا مار تا ہوں ڈانٹتا ہوں سب کرتا ہوں لیکن میرے دل میںپ کے لیے محبت بہت ہے
جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے تو
کہہ دیتے ہیں اتنا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ا اس کی وہیں اٹھا کے پٹک دیتا
جی مادرس جاتا ہوں بھائی آپ سے میں
جی چلیے کوئی بات نہیں
انشاء اللہ ہم اس قرضے سے میں فری ہو جاؤں پھر اس کے بعد انشاء اللہ جتنے بھی
اور آپ کے جو دوست نہیں تھے کوئی سیف نام کے تھے انہوں نے آپ کو پانچ سو روپئے دیے کہ نہیں دیے
وہ ل ہم انہوں نے ہم کو نہیں دیے ہم نے سفیان سے کہہ دیا سفیان بھائی تم اس سے لے لینا ویسے بھی اس کے پیسے باقی تھے تو سفیان سے ہم نے کہہ دیا بھائی تم سے لے لینا وہ سامنے کھڑا تھا میں نے اس کو مطلب اس کو مطلب میں نے اس کے اوپر کر دیا بھائی تم لےینا تو ہم پیچھے ہی نہیں پڑیں ہاں وہ بھی کہنے لگا کہ ہاں چلو ٹھیک ہم کیا بھاگتے بھائی اس کے پیچھے کہ اگر وہ دیتا بھی نا تو ہم اور ٹینشن ہوتی کہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے اس سے تو ہم نے اس کو ہی کہہ دیا کہ بھائی آپ پھر دونوں بات کر لو اور ہم کو نہ دو اس اس کو دے دو اس سے باتی ہیں ہم کیا فائدہ تو اس لیے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم اس سے ہی لے لو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بہت میرا بھائی ہم نے اس کو اسی اس کے مطلب اس کے برے وقت میں نے اس کو ساتھ دیا ارے اگر وہ میرا ساتھ برے وقت میں ساتھ نہ دیتا چلیے ٹھیک کوئی بات نہیں کم سے کم دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے تھا جس نے بہت برا کیا تین بار مج کو دھوکا دے چکا میں نے پہلی بار دھوکا کھیا اس سے تو میں نے مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا میں نے پھر بھی کرا دوبارہ پھر کھایا میں نے پھر دوبارہ بھروسہ کیا کہ بھائی ابکی سے دھوکا مت دینا ابکی سے برا کچھ مت کرنا ورنہ بھائی دیکھ لینا بہت برا ہوگا پر وہ نہیں مانا اور مجھے بتایا گیارہ سو کی ڈسپلے وہ میرے فون میں لگوایا سات سو روپے والی ڈسپلے جو کہ بہت بیکار سی ہوتی ہے ہاں آج مجھے پتتا چلا میرے سامنے کھڑا تھا تھا میں نے کیا بول ہٹاؤ چھوڑو
مطلب گیارہ سو روپئے لس سا سب میں لگوایا اس میں
نہیں
ہاں
گیارہ سو والی بول کر سات سو والی لگوایا میر نے میں
اچھا باقی کے چ آھ سو روپئے مطلب
ہم نے تو گیارہ تو پورے نہیں دیے تھے اللہگ شکر ہم نے پورے نہیں دیے ہم نے تو ایک ہی دیا تھا اس کو
ایک ہزار
ہوں چلیے کوئی بات نہیں غلط انسا ہاں ہاں وہ اب مس پت نہیں جیسے آپ کسی ک کی دکان کھولے آپ اپنے دوست سے کہیں کہ بھائی آپ مجھے کسٹمر لا کہ دو میرے ہاں اورم
میں آپ کو کہ رہتا تھا کہ میں دیکھو میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ ان کے سڈ متر م وہ کر لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی سنیے سنیے پہلے میری بات سنیے آپ پہلے میری بات سنیے کہ میںپ زیادہ جو ہے میں چیور ہوں تجربے کے اروں سمجتار الحمد للہ اور میں جو کہا کر ہوں آاں کو آنکھ بند کر کے مان لیا کرے مانیں گے کہ نہیں میں نے یہاں سے آپ ابھی آپ کب لوپے نہیں ہے لوگوں کی میں نے پہلے ہی کہا تھا کلر رہنا بند کر دو سلمان نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اب کہیں گ کریے دیکھو تم کو حالانکہ اس دکا دیا تمہارا پیسہ مان لیا پانچ سو یہ مارا اور تین سو وہ مارا آٹھ سو ہم مان لی
اب پانچ سو تین سو وہ تو نہیں مارا بھائی ان کے کیا ہے ان کا یہ رہتا ہے کہ کوئی آپ کسٹمر لا کے دو مطلب رپرنگ والا موبائل کا باقی اس میں جو پروفٹ ہوگا اس کا آف آپ دونوں کر لیں گے اس نے کہا کہ اس کو کسٹمر اس کو لا کے دیا تو اس کا بھی تو پر
وہی مطلب پروفٹ دونوں کا ہوا نا اس میں جتنا ملا ہوگا اس میں تو ملا ہی ہوگا
ہاں تو یہ غلط بات ہے بھائی چلیے مان لیا کرو ایسا کرو اب گیر کے ساتھ کرو اسی نے خود بتائی تھی آج صبح ملا تھا تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا سفیان کے کار میں بتا رہا تھا میں بھی کھڑا ہی تھا بغل میں میں نے سنا تو ہم تو سفیان کہ مطلب اس کو پاگل بنا دیا تم نے تو کہ بھائی پاگل ہے تو پاگل بنا دیا ہم نے کہ ہم نے کہا کہ سب ہے چلو ہٹاؤ کیا آپ بولے ان سے ہم
ہوں
بس میں نے کہا کہ بھائی پانچ سو اس
چ پھر انشاء اللہ سے پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم
لگ گ مارے کا تو